وعلیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان اور بتائیے ہم آ بولو کہ بھائی جان
سب خیریت تھے بھائی جان
جی کیا کھانا جی میرے بھی امی ابو جان لوگ سب کرییے تھے کھانا کھ لیی
ہاں بھجن خالی ہے
کیا کیا کھائے ہیں بھ جان
چاول دال سبزی اچارم ٹماٹر کا چٹنی آم کا چٹنی کھائے ہیں آم کا چٹنی کھائےیں بھائیجن
جی بنانے والے ہیں آم میں بہت چیز ڈالنے والے ہیں بھائی جان آج کیا کریں گے آم آم لیں گے پھر اس کو چھیل لیں گے اچھے سے پھر اس اس کو اس میں ڈالیں گے پودینا اور آم پھر ہری مرچ پھر جیرہ ڈالیں گے پھر سناا نمک ڈالیں گے اچھے سے پیس لیں گے بہت اچھا چٹنی بنتا ہے بھائی جان سے
صحی کہہ رہے ہیں بھائی اس کا چٹنی کھائیے گا تو منہ پانی آ جائے گا آپ
ابھی آ گیا بھائی جان
نہیں چوئے گا بھائی جان
جی آپ کب آپ کا منہ میں پانی آ گیا ہوا
نہیں بہ جا ہم تو ڈیلی آم کھاتے رہتے ہیں
ججھارو جھوٹ بولتے ہیں بھائی
اور بتائیے کہ رہے ہیں کہ چلیے نا نماز پڑھنے چار بجنے والا ہے
اچھا چلیے آپ ہم بھی آتے ہیں
نماز پڑھیے گا ہمارے ساتھ
ہاں باتیں ہو جائے اس کے بعد چلا جائے گا
ہاں
ابھی ٹائم ہے
آپ تو ڈیلی جاتے ہی نہیں نماز پڑنے ہم تو چار بجے بوج میں چل جاتے ہیں
نہیں بھائی جان ایسا بات نہیں ہے ہم ڈیلی جاتے ہیں تین بجے جاتے ہیں نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں
نہیں بھائی جان تین بجے نہیں دا کھلتی ہے چار بجے کھلتی ہے
نہیں بھائی جان تین بجے کھل جاتی ہے آپ کیسے بول رہے ہیں بھائی جان
ارے نہیں کھود ہے
ارے بھائی جان آپ اٹھ کے آئیں گے تب نا بھائی جان مولبیزا تو تین بجے سارے مطلب ساھے دو میں قریب میں اٹھ جاتے ہیں بھائی جن اور سوچھ اچھے سے نہا وا کر ریڈی ہو جاتے ہیں
اور بتائیے مولوی صاحب کو گلے ملتے ہیں مولوی صاب سے
جی بھائی جان
ہ اس پرار سوچ رہے ملبی سےا آپ کو گھر کو لایا جائے اس بقرعید میں
ہاں ضرور ہم بھی بلائیں گے آپ بھی
جانا لگا رہتا ہے
ہم جانتے ہیں بھائی جان کاائے کے لیے آنا جانا لگا رہتا ہے
ان کے لڑکی سے دوست ہیں دوستی کی ہیں
ملوی صاحب کو پتا ہے
ہاں می سب کو پتا ہے
اچھا تو اچھے سے لیں گے وہ اور بتائیے نا کھانا میں کیا کیا بنا لیتی ت ہیںاں
خ میں ہم چاول دال سبزی بنا لیتے ہیں ہر طرح کا سبزی بنا لیتے ہیں اور بتائیے آپ بنا لیتے ہیں
بنا لیتے ہیں چاول دال سبزی پنیر ٹکہ پنیر مٹر پھر چکن بریانی مٹن بریانی پھر مطلب مومو چاؤمین برگر یہ سب بنا لیتے ہیں بھائی
ہم نے تو سنا کہ آپ وہ پنیر بہت اچھے سے بناتے ہیں
جی بہت
توا ہمیں بھی سیکھ کھائی
اس میں کیا کرنا ہے بھ جان کیا دماغ چٹتے ہیں اس میں پیاز کو اچھے سے بھون لینا ہے پھر پنیر کو رکھ دینا ہے
آپ پنیر کو چھوٹ چھوٹ نہیں کا دیے گا
ہاں بھائی جان کومن سینس آپ نے تھوڑا
بھائی ہم بتاتے ہیں آپ کو سب سے پہلے آپ پنیر بازار سے خرید کے لائیے ہم صرف ایسے ہی پوچھے کہ آپ کو کہ نہیں جانکاری
ہم کو بھی آتا ہے بھائی جان
تو آپ غلط بتا رہے ہیں بھائی جان نا پیاز نہیں کاٹا جاتا ہے سب سے پہلے بازار سے پنیر خرید کے لایا جاتا کو چھوٹے چھوٹے پیس میں کاٹا جاتا ہے اس اس کے بد اچھے سے ریفائن میں اس کو
ہم بازار سے نہیں لاتے ہیں بھجن خرید کے گھر میں بنتا ہے
ارے بھائی جان آپ کے گھر میں بھی اتی بنتا ہے
جی آپ بے وقوف ہیں صاحب سمجے بائی جان بازار سے نہیں لیتے ہم گ بنتا ہے گائے ہیں تین تین گائے ہیں تو گھر پہ ہی بنتا ہے اور پہلے سے ہی کٹا ہوا رہتا ہے تو اس کو دوبارہ کاٹتے ہیں کہ آپ
نہیں بھائی چھوٹ چھوٹ پیس نہیں کٹے گا
تو ہم چھوٹ چھوٹ پہلے سے کٹا رہتا ہے تو آپ مطلب
آپ ججھاڑو لڑکا ہے بھائی جان آپ آپ کو اچھے سے بنانے نہیں جاتتے ت
ہم سمجھ رہے ہیں آپ کو آپ کو سب چیز آتا ہے پھر بھی پوچھ پوچھ رہے ہیں اور بتا دیے تھوڑا تو بتانے لگے ہیں بولیے بلیے کیسے بنتا ہے
اب آپ کو آتا ہے اب چھوئیے اور بتائیے چلا ج چلیے نا باغیچے گھومنے وہاں ٹھنڈا ٹھنڈا ہوا بہ گیاھا
جی چلا ج جائے گا تھوڑی دیر بعد اور بتائیے ادھر کا موسم کیسے س بھائی جان
یہاں موسم ابھی ٹھیک ہے لیکن دوپہر میں کافی دھوپ
اچھا
کہ رہے ہیں کہ گامچھا لے لے آئیے گا
جی لیتے آئیں گے
کام دے گا وہ
ہاں لیتے آئیں گے آپ کے لیے لیتے آئیں گے بڑھیا سے
بھائی ج غلط میں سوچیے مطلب وہاں
غلط اچھا اس میں غلط کیا سوچنا ہے بھائی جان گمھا میں آم بھی تو باندھ کر اس کو پھوڑا جاتا ہے
ہاں بھائی جان
ہوی م آم جلجیرا لے چلیے گا بھائی جان آم میں کھایا جائے گا
ہ اور بتائیے ہم تو کرے چلیے اب بکریید کا سامان ومان خرید کے آیا جائے موتیہاری سے
ضرور چلیے نا کل چلیے گ بھائی جان کال
ہاں بھائی جان
جی
ہمیں بھی کچھ پیسے دیجیے گا پیسہ ہمارے پاس کم ہے
ہم جان رہے ہیں آپ کام کرتے ہیں تب نا وہ وہ سب کام کرتے ہیں تب نا آپ کے پاس پیسہ رہے گا ابھی تو آپ کام وم کر رہے ہیں نہیں تو آئیے نا کام سے لے کر پیسہ دیں گے
ابھی دھوپ نہیں ہے بھائی جن کام سےا لے کے گرمی اتنا تو پڑ نہیں رہا ہے
سمج مجھے نہیں یار اور بتائیے مطلب پیڑ پودے لگائےائے ہیں کہ نہیں بھ جین
لگائے ہیں نا بس د ہم آم کا لگائے کٹہر لگائے ہیں کیلے کا لگائے ہیں لچی کا لگائے ہیں اور یہیں ایک اور چیز جیسے ہجن کاائے
جی
نیم کا پیڑ ہے اور یہ ایک اور قدم کا بھی پڑ ہے
جی ہم بھی بھائی جان ہم بھی بارش ہوا تھا دو دو تین دن پہلے تو لگائے تھے اسی میں دو آم کا پودا دو لیچی کا پھر دو ناشپاتی کا لگائے ہیں دو کٹل لگائے ہیں پھر دو نیمبو کا پودا لگائے ہیں پھر دو ہے کیلے کا پودا ہے پھر تین امرود کا پودا ہے پھر دو پپی دو پپیتے کا پودا ہے ایک انجیر کا پودا ہے سمجے بھائی جی
منجیر کا پودا
اس کو گولر بولتے ہیں گولر
پیسا نہ آ گیا
جی ہم ہم لوگ اس کو گولر بولتے ہیں نا وہ جی وہی لگائے ہیں ج اور بتائیے نا بھ جان
آم فرائی کی نہیں بھائی جے گ سے
خڑا ہے نا آئیے نا کھان
آئیں گے بھائی جان ضرور آئیں گے جتنا پیار سے وہ لائیں گے تو کہیں نہیں آئیں گے
ہوں گامچا ضرور لیتے آئیے گا بھائی جن کافی دھوپ ہے
اور فلاونا بھی لے لے آئیں گے کام دے گا
ہاں بہت سمجھدار ہیں آپ بڑھیا سے آپ مطلب صاف ہاں جی جھاڑو لے کا ہے نا اور بتائیے نا بھائی جان مطلب کہیں گھومنے وومنے جانا ہے کہ نہیں
سوچ رہے ہیں کہ آ جائے گھوم کر چارخا پارک
بس اتنا لگی
اتنا لنگیچ بھائی بجٹ نہیں نا ہے ہمارے پسنا
اچھا وہی کام نہیں کر رہے ہیں اسی کے لیے چلیے وہیں سے گھوم کر آیا جائے کل چلیے گا
کیا
کل چلیے گا گھومنے
چل ہاں چلیں گے
چلیے ہم بھی پیسہ ویسا دے دیں گے بس جی سب لوگ ٹھیک ہے خیریت ہے آپ کے یہیں آپ کے امی ابو جان لوگ کیسے ہیں بھ جان
سب خہریے تھے
آج مطلب کھانا امی جان بنائی ہے کہ آپ بناائے ہیں بھائی جان
ہماممی جان بنائی ہم تو بہت دیر تک سوتے ہیں کر پانچ بجے تک آچ بجے
آٹھ بجے کافی لمبی ٹائم تک سوتے ہیں آپ اتنا اتنا دیر تک نہیں
وہ بہت ہمیں بہت اچھی نیند آتی ہے آج وہ آپ تو جانتے ہیں چھوٹے نا وہ آپ کے ساتھ گ پ گ کرنا ہوتا ہے ہم
جی بھائی
اور اس کے پیچھے تو اچھی ند آ ہی گئی ہے
جی چلیے بھائی جان اور بتائیے نا بھائی جان
ہم تو کرہ رہے ہیں چلیے ابھی شام کمکم کیا ہے جان ہاں
چلیے نا تو شام کو گھوم کر آیا جائے اس میں کیا ہے شام کو گھومنے میں چلیے اور مطلب امی ابو لوگ کھ رہیے تھ ن خاندان میں سب کوئی کھ رہیے تھن نا بھ جن
ہاں بھائی جان آپ کے خاندان میں سب کھے تھا نا
جی بھائی جان سب لوگ کھ رہیے تھے چلیے بھائی جان آپ سے باتیں کریے بہت خوشی ملی اللہ حافظ
اللہ حافظ